ہلو
ہاں السلام علیکم السلام علیکم آپا ہاں جی وہ بیچ میں کال کٹ ہو گئی تھی جی جی جی اور
ج جی ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں جی ہاں اور میں یہ بتا رہی تھی کہ آج کل میں روز صبح جلدی
ہاں ہاں وہی بات ہم کر رہے تھے اور اس دن کال کٹ ہو گئی تھی اپنی بات ا
ہاں ہاں دوری رہ گئی تھی تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ و آپس فول لگئی ہے تو میں آپ کو پوری بات بتاؤں کہ صبح کی سیر کرنے سے ہ بالکل جیس میں اور جہن دونوں طروں ت جا رہتے ہیں اس لیے صبح کی سیب ہم سب کو ضرور کرنی چاہیے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور صبح کی سیر تو بالکل دل کو تار و تازگی محسوس کراتی ہیں اور بڑا سکون ملتا ہے مجھے بھی صبح کا ماحول بہت پسند آتا ہے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پرندوں کی چہچ چاٹ دلوں کو بہت اچھا احساس دلاتی ہیں
جی جی بالکل ہ صبح صبح کی فڈ ایایا ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہ سن کر تو دل ایک دم بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا احساس دیتی ہے کہ مانو ہم جنت میں ج گئے وہ
جی جی کیا بارے آبو اسی لیے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی صبح کی سیر شروع کروں
ہاں بالکل بالکل میں نے کیا ہے کہ پہلے میں دیر تک سوتی تھی لیکن اب جلدی اٹھنے کی عادت بن گئی ہے اور صبح شیر کے لیے جاتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں جا پاتی ہوں نا تو مجھے پورا دن ب آلسی آلس آتا ہے اور کسی چیز میں من بھی نہیں لگتا اور پورا دن ایسا ہی نکلتا ہے میرا اسے سستی سستی رہتی ہے بورے دن مجھے
کہ سیر کا فرق کیا محسوس ہوا آپ کو اتنے دنوں سے آپ کر رہے ہو تو کچھ فرق پڑا آپ کو کچھ لگ رہا ہے فرق
جی ہاں جی ہاں بالکل صبح کی س سے جیتوں میں چوسوں کرتی آ گئی ہے اور انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے میں بھی اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے
اچھا صحیح بات کہا آپ نے ڈاکٹر بھی اکثر سیر کرنے کی ہی صلاح دیتے تو کچھ بھی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو تو اپنے کو ڈاکٹر کے پاس اپن جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی یہی بولتا ہے صبح کی سیر کرو جلدی ی اٹھو ٹھنڈی ہوا ترو تجگی ہوا آپ کے لیے بہت اچھی ہیں مطلب تو اس لیے ہمارے لیے گنا بہت ضروری ہے صبح
جی جی بالکل یہ ایک آسان اور مفید آزاد ہے بالکل اس میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی ہمیں کوئی الگ سے کوئی ایکسٹرا کوئی پیمنٹ کسی چیز میں دینا ہے بس تھوڑا سا جلدی اٹھنے کی عادت ہمیں
جی جی صحیح فرمایا اب اچھا آا یہ بتاؤ آپ ا کےلیے ہی جاتی کہ اور کسی کے ساتھ کوئی اور بھی تمہارے ساتھ جاتا ہے گھومنے کے لیے
ہ میں ویسے تو کبھی کبھی اکیلے بھی چلی جاتی ہوں اور کبھی کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہوں ویسے تو میں گھر سے اکیلے نکلتی ہوں لیکن راستے میں بہت سارے ساتھی مل جاتے ہیں
اچھا ہاں سات کے ساتھ تو سیر کرنے میں مزہ اور بھی بہت اچھا آتا ہے اور گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے
جی ہاں جی ہاں بالکل چلتے چلتے گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور وقت کہاں گ کیسے نکلتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا
ہاں مجھے بھی لگ جی جی مجھے بھی لگتا ہے آپا کہ صبح کی سیر سے ذہنی تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے ہمارا مانسک تناؤ ہماری جو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے اور بیماریاں بھی بہت کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے صبح کی شحیر سے
جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ جب انسان قدرت کے قریب ہوتا ہے نا تو دل کو سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے جسے اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے
جی جی
اور صحت تو بالکل اللہ تعالی کی مہربانی سے ہی ہمیں پراپت ملتی ہے تو اس لیے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی جس کی صحت بالکل اچھی ہوتی ہے وہ تو بڑا اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے
صحیح کہا آج کی نہیں تو اس مشروف زندگی میں سکون ملنا بھی بڑی نعمت کی بات ہے کسان دن بھر کام کاج کر کے آتا ہے دن بھر تھک جاتا ہے اور اپنے لیے وقت ہی کہاں نکال پاتا ہے لیکن میں تو ان لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بھائی کام بھی ضروری ہے پر ساتھ ساتھ اپنے شریر کو بھی وقت دینا بہت ضروری ہے تم گھوم تمہارے لیے تمہاری صحت کے لیے گھومنا اور صبح کی سیر کرنا بہت ضروری ہے
جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کچھ دیر اپنے لیے نکالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے چورے چوبیس گھنٹے ا بگوان اللہ تالہ نے ہمیں نعمت فرمایا ہے تو ہمیں اس میں سے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو اپنے شریر کے لیے ہمیں ن نہیں چاہیے نا
جی صحیح کہا آپ نے بالکل شیر کے دوران کیا تم کیا کیا دیکھتی ہو مطلب آپ گھومنے جاتے ہو تو آپ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے تا ہوا سورج یا کیا کیا دکھائی دیتا ہے
بالکل بالکل صحیح بات پ پوچھی ا آ ہم کیونکہ صبح صبح جب ہم جلدی اٹھتے ہیں نا تو ہمیں ایک تو بگوان یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ کی نعمت ہوتی ہے ہمیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اگتا ہوا سورج دکھتا ہے ہری گھاس دکھ جاتی ہے پیڑ پودے اور تازی ہوا سے جھومتے پیڑوں پر بیٹھے پشو چھوٹے چھوٹے پکشھی چہچہا رہے ہیں مطلب بہت اچھے اچھے دش ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں صبح صبح
واہپا یہ سب سن کر ہی دل خوش ہو گیا اب تو اب تو میں صبح کی کی سیر کے لیے ضرور ہی جاؤں گی صبح سے ہی میں صبح کی سیر جاؤں گی
وقئی وقئی سب کا مظر بہت ہی دل خوش ہوتا ہے
ہ کیا بچوں کو بھی صبح کی سیر کی عادت ڈالنی چاہیے آپاں
ہاں ہاں کیوں نہیں بچپن سے ہی اچھی عادتیں سکھائی جائے تو ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور بچپن سے کو سئر کرنے کی اگر عادت لگئی نا تو میں تو بولتی ہوں کہ بعد میں ان کو آگے چل کے کوئی د کتی نہیں آئے گی کیوںکہ ان کی بچپن سے ہی عادت بن جائے گی کہ صبح اٹھ کر گھومنے جانا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ گھومنا ہی ہے تو یہ
صحیح کہا آپ نے آپ پائی ہے تو آج کل کے بچے زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتے ہیں ٹی وی موبائل اور انہیں میں مصروف رہتے ہیں اپ بولو تو سنتے نہیں ہیں پر میں ابھی اپنے بچ جو کو یہی بولوں گی کہ صبح کی سیر کرنے کے لیے جاؤ اور ان کو یہ عادت میں ضرور ڈالوں گی
ہوں بالکل اس لیے انہیں کھلی ہوا اور ہلکی کسرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہلکی پھلکی کسرت بھی بچوں کو ضرور کروانی چاہیے
جی جی مجھے بھی اب صبح اٹھ کر شیر شروع کر ہی دینا چاہیے اور بچوں کو بھی میں صبح سے ہی ساتھ اپنے لے کے جاؤں گی اور میں تو بول کہوں گی کہ امی اور آپ ابا کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں صبح جلدی کہ آپ سبھی میرے ساتھ چلو صبح کی سیر
جی جی بالکل ضرور شروعات تھوڑے سمے کے سے کرو پھر دھیرے دھیرے عادت بن جائے گی اور امی ابو اور بچوں کے ساتھ گھومنے جاؤ گے نا تو بڑا مزہ بھی آئے گا اپنے پریوار کے ساتھ گھومنا کیا ہے آپ نہ ہم اپنی تو صحت بنائیں گے ہی صحی لیکن ہمارے ساتھ ہمارے بچے جو کی بھی صحت بنے گی کہ ہمارے ابمی ابو کی بھی صحت بنے گی اور اللہ تعالا کی بڑی مہربانی ہوگی
جی صحیح کہا آپ نے اور شاید میری چھٹی بھی کم ہو جائے اور ساتھ میں ترکیب جو ہے ان میں بھی کچھ اضافہ مل جائے ہو جائے مطلب کچھ کم ہو جائے وہ بھی
انشاء اللہ جب انسان بالکل بالکل ان شاء اللہ جب انسان اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے تو صحت بہتر رہتی ہے اور اللہ بھی اس میں نعمت فرماتے ہیں
سچ میں صحت بہت بڑی ہے نعمت ہے اللہ کا
جی ہاں اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمے داری ہے ہمارے شریر کی اور ہماری صحت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ان کی صحت کی ذمہ داری ضرور رکھ اٹھانا چاہیے
جی جی صحیح فرمایا آپ کا اچا آپ سے گفتگو کر کے آپ سے بات کر کے سلہ ملا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اور میں نے تو بالکل چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جلدی میں سبھی کو لے کر جاؤں گی
جی ہاں بالکل ماشاء اللہ مجھے بھی اچھی عادتیں باتیں پ نہیں اور اور بانٹنے سے اور بھی اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں دوسرے کے ساتھ اپنے من کی باتیں کرتی ہوں یا ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوں نا تو مجھے دل میں بہت سکون ملتا ہے مجھے